ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خیریت
ہاں جی میں تو ٹھیک ہوں اپنا بتائیے
اگر گ تری
اور بزی تھے کیا
ہاں کام کرے ت
اچھا اور بتائیے دن بھر میں آپ کو شام کو ہی فری میں ہوتے ہیں نا
ہاں کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے
ہاں
اور کھانا پینا ہوا پھر
کھانا پینا نہیں ابھی تو نہیں ہوا
کافی لیٹ ہو گئی ساڑھے چار بجے ساڑھے چار بجنے والے ابھی تک کھا نہیں کھائے
نہیں ابھی تک کھانا نہیں کھایا ٹائم ہی نہیں مل پایا آج سے
ہ
آپ لوگوں نے کر لیا لنچ
ہاں ہ گے الدن
اور بتائیے گرمی کی چھٹی وہاں ہو گئی سب کی ختم
ہاں س پکم ہے تو چالو ہو گیا کام آ بھی اسکولکن تو
تو اس بار کہیں گئے
نہیں بس گھر گ تو مس بک
اور کہیں گھومنے نہیں گیا کسی دوسرے آؤٹ آف اسٹیشن
نہیں ابھی تو نہیں گئے ایک دو سال پہلے کیسے
کہاں گئے تھے ایک دو سال پہلے
دہلی ممبئی لکھنؤ یہ سم جگے گھوم چکے ہیں
تو ان سب میں سے سب سے اچھا آپ کو کون سی جگہ لگی
سبھی اچھی ہے اپنے اپنے ریلی ہر جگہ کچھ نہ کچھ الگ ہے
سبھی اچھے ہے
ہاں ممبئی میں پندرہ بیس دن تھ اور دہلی میں بھی تھے پندرہ بیس دن کے آس پاس
پندرہ بیس دن دہلی میں دہلی میں کون کون جگہ گئے آپ
دہلی میں زو گھومے ہیں اور فٹ وغیرہ جامع مسجد یہی سب جو مین مین ہے مارکیٹ وغیرہ جو وہاں کی فیمس ہے وہ سب
تو اگر کون سا جگہ جانے کا آپ کا مطلب کہ ڈریم پلیس ہے کوئی انڈیا میں کہ میں اس جگہ پہ جانا چاہتی ہوں
نہیں ڈریم پلیس تو نہیں ہے کوئی ابھی ایک ایک کر کے سب جگہ ہی گھومنا ہے بڈس پال
گھومنا اچھا لگتا ہے آپ کو
ہاں اچھا لگتا ہے
مجھے تو ہسٹوریکل پلیسز بہت پسند ہے
اچھا
ہوں ہوں ہسٹوریکل پلیسز بہت پسند ہیں حالانکہ ہسٹری مجھے ایز اے سبجیکٹ مجھے پسند نہیں تھا اتنا ہسٹری ایز اے سبجیکٹ پسند نہیں ہے بٹ ہسٹری ایز اے وزٹ کرنا پسند ہے ہسٹوریکل پلیسز
اکول
اسٹی پسند نہیں آتا کسی
ہاں اتنا سنوان یاد کرنا پڑتا ہے
ہاں آ کوو
نہیں مجھے بھی ہسٹری کبھی نہیں پسند تھی مجھے وہ ہمیشہ میتھس ہی پسند تھی
بٹ ہسٹوریکل پلیسز پہ جانا اچھا لگتا ہے آپ کو
ہاں ٹھیک ٹھاک مطلب کچھ خاص پسند بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ایک دم ہی نہیں جاتے جاتے ہیں فورٹ وغیرہ میوزیم وغیرہ
کوورٹ وغیرہ میوزیم
ہوں
اور ممبئی میں کون کون سی جگہ گھومے آپ ممبئی میں کوئی ریلیٹیو ہے آپ کے
ہاں نا میرا دیور رہتا ہے وہاں پہ سوٹا
او اچھا
ہاں فیملی لے کے رہتے ہیں وہ لوگ تو وہیں پہ گسے تھے ہم لوگ اور دہلی میں بھی ایک دیور رہتے
س
اچھا دبئی میں بہت لوگ رہتے ہیں ہم لوگ کے ریلیشن کے بہت لوگ رہتے ہیں مطلب اب یہ دیور والا تو مطلب سب سے کلوز ہے نا کہ اپنے ہی گھر ایک طرح سے
ہاں ہاں
تو ہم لوگ گئے تھے اور پھر دلی میں بھی میری سس کا تھوڑا مینٹل کچھ ایشو ہو گیا تھا مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی تو ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ڈیلی میں تو ان کو لے کے گئے تھے پندرہ بیس دن تھے وہاں پہ بھی تو اسی بیچ میں تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ایک دو دن گھومے
پندرہ بیس دن تو پھر کہاں پہ رہتے ہوٹل میں
نہیں نہیں وہاں ایک چھوٹا والا دیور رہتا تھا نا اس کا ہے گھر واپس ہاں دہلی میں ہی ابھی تو آج کل یہی ہے سب لوگ آ گئے وہاں وہاں پہ پہلے ان کی جاب تھی تو وہ رینٹ پہ رہتے تھے
ہاں ہاں
ابھی تو یہیں پہ ہیں گھر پہ
اور کولکتہ میں ہے کوئی آپ کا ریلیٹو
نہیں ہے تو کوئی نہیں فرینڈس ہے اور ریلیشن کے لوگ ہیں لیکن کافی دوری ریلیشن تو ایسا نہیں ہے کہ گھر جا کے اسٹیج کر سکے مطلب بس سلام دعا والا ہی ہے
او اچھا
فرینڈس بھی ہیں بہت سارے نہیں آئے نہیں ہے کبھی لیکن گھومنا ہے مجھے کیونکہ ایک دو سال پہلے میرے بھائی گیا تھا وہاں پہ تو بہت جگہ گھوما اور مارکیٹ وغیرہ س بہت سارا سمان ومان لے کے آیا تھا
تو اچھا لگا تھا سامان
ہاں ہ بہت اچھا تھا اور بہت سستے سستے سامان تھے کافی اچھے
کولکہ بہت ہی اکنامکل پلیس ہے
ہاں نا اور پھر دب سے ہی ملے تھا کہ ہاں ا ہم کو نیکسٹ کہیں جانا ہے اگر کہیں ایسے گھومنے تو اپ کولکہ ہی جائیں گے ہم لوگ میں نے بولا ہسبینڈ سے ب ٹھیک ہے
ہاں بہت ہی اچھا یہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھا پانچ روپے میں بھی آپ کو یہاں لنچ مل جائے گا پتا
لنچ پانچ روپے میں نہ اتنا سستا ہے یہاں تو پانچ روپے چپس کے علاوہ کچھ ملے گا ہی نہیں
پانچ روپے تھرٹی روپیز تھرٹی فائیو روپیز مطلب چھوٹا سا چھوٹا اور بڑا سا بڑا سب کچھ اویلیبل کوئی کوئی سر ہوتا ہے نا کہ جیسے صرف جیسے کہ بہار کا بہار میں پٹنہ ہے پٹنہ بہت ہی کوسٹلی جگہ ہے حالانکہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے لیکن یہ بہت کوسٹلی ہے
اچھا
ہاں اب یو پی کا تو مجھے پتا نہیں میں یو پی میں کبھی رہا نہیں ہوں
بٹ کولکتا از ویری اکنامیکل پلیس
ہ ہاں وہاں میرا بھائی سامان وامان لے کے آیا تھا اور کافی اچھے ریٹ میں بہت اچھے اچھے سامان تھے مطلب یقین نہیں ہو رہا تھا سو سو روپ میں اتنی اچھی اچھی بیڈ شیٹس اور بیگس وغیرہ وہ لے کے آیا تھا اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے سو روپے میں ایک چھوٹا سا والٹ ملے گا اور وہاں سے وہ انا بڑا بڑا بیگ س ہو ہاں نا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا میں نے اس سے بولا کہ جب بھی جانا تو ا ویڈیو کال کر کے سامان خریدنا الگ سے ہم پیمنٹ کریں گے سامان کا
او اچھا
ہاں
ہوں چلیے لائف میں کبھی موقع ملے تو پلان کر لیجے
انشاء اللہ آئیں گے ضرور
ویسے مجھے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیو پلیسز جانے کا بہت شوق ہے
ا ہاں مجھے بھی اچھا لگتا تا ہے جہاں گھوم چکے کیا وہیں بار بار جانا کہیں الگ الگ جگہ جاؤ تو
ہوتا ہے نا کہ اپنے شہر میں زیادہ وقت ہو جانے پہ نا بور بور کے جیسا لگنے لگتا ہے اپنے شہر میں رہتے رہتے بور ہو جاتے ہیں
ہاں
تو ایکسپلور کرنا چاہیے الگ الگ سٹی
ہ آپ کہاں کہاں گ میں ابھی تک
میں دہلی ممبئی چینئی حیدرآباد
اچھا
جے پور اجمیر
اچھاپ لوگ جے ہیں درگاہ وغیرہ پہ
ہاں درگاہ ایسے گھومنے کے لیے جاتے ہیں
پاتیا واتیا
نہیں نہیں جسٹ ایک جب کہیں بھی کچھ بڑا فیمس درگاہ ہوتا ہے نا تو ایز اے گھومنے کے پرپز سے چلے جاتے ہیں
اچھا نہیں ہم لوگ کیا مطلب میرے مائکے میں فاتیہ وغیرہ مانتے ہیں لیکن یہاں پھر سسرال میں نہیں مانتے تو نہیں جاتے کہیں بھی شر کاا وغیرہ پ
درگاہ جانا بری بات نہیں ہے بٹ آپ کو ہاں مطلب کہ مانگنا بس جا سکتے ہیں جانے کا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں
ہ جی
ہاں
اور
آپ کے یو پی میں کوئی درگاہ ہے کیا
بہت ساری ہیں
ہاں
بہت ساری درگاہ آئی س نا فمس بھی ہے کافی
فیمس بھی ہے ہے نا تو وہی باقی جو جتنے پلیسز بچ گئے ہیں مجھے چنڈی گڑھ چنڈی گڑھ مجھے جانا ہے باقی ہل اسٹیشن آپ کبھی گئے ہیں
نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں
ہاں ہل اسٹیشن جانا چاہیے بہت اچھا ہے
ہاں
ہاں
جائیں گے انشاء اللہ کبھی نہ کبھی
نزدیکی ہل اسٹیشن ہے تو پھر دارجلنگ یا پھر دور میں شملہ اوٹی
ہاں
یہ سب ہ نزدیک میں دارجلنگ اچھا ہے
ہوں اور آپ گئے ہیں کبھی ہی اسٹیشن
ہاں گئے ہیں میں
اھا ھیک ہے
میں دارجلنگ گیا ہوں اور شملہ گیا ہوں اٹی نہیں گیا ہ اٹی کا پلان کروں گا میں دو تین مہینے کے اندر
اچھا
ہوں اور ایک بار کشمیر بھی گیا ہوں لیکن جب سے وہ ہاں اب جانا تھوڑا سا سیف نہیں لگتا پہلے تو بنا ڈرے ہوئے چلے جاتے تھے ہم لوگ
ہاں ہاں اور سب ٹھیک ہے نا
ہوں ہوں
چلیں ٹھیک ہے پھر کریں گے بات آپ
اوکے ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں
جی جی
السلام علیکم